ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہے اچھے سے
الحمد للہ آپ ٹھیک
شکر اللہ کا آپ سنائیے کیسے حال چال ہے آپ کے
بس شکر اللہ کا بچے ٹھیک ہیں سب ٹھیک ہیں
شکر شکر صاحب ٹھیک ہے آپ بتائیں آپ کے بچے ٹھیک ہیں
جی الحمد للہ وہ بھی ٹھیک ہے جی ابھی کھایا آپ نے کھایا
بس ہم کھا رہے ہیں میں نے سوچا آپ ہم نے فون کیا تب اٹھا ہی لیتے ہیں اور سنائیے باقی سب ٹھیک گ میں سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا
امی ابو سب ٹھیک ہاں شکر سب ٹھیک
اور کہاں ہیں آپ
نہیں پ ہاں گھر پہئی ہوں
اچھا ٹھیک
کہ میں ہوں
اچھا میں کی میں مزہ ہے سسرال سے سے زیادہ
نہیں نہیں وال اکبار یہ آپ جھوٹ بول رہے ہو ایسا نہیں آپ ہے میرری
چلیے چلیے ٹھیک اچھ اللہ آباد کرے سب لڑکیوں کو اپنے اپنے گھروں میں
ہاں نام آپ سنائیے دی جی ٹھیک ہے
ہاں وہ بھی ٹھیک ہے ہاں آپ کہ پاپا ٹھیک ہے ماما
شہ شکر الحمد اللہ پوفی ٹھیک ہے
ہاں وہ بھی ٹھیک ہے
ان کی طبیعت کیسی ہے اب ہاں ہاں وہ بھی ٹھیک ہے
شکر ادھر ہی ہیں سسرال میں ہی
وہ آئے تھے پرسوں تو اورج ابھی یہی پہ ہے وہ گئی ہے یونیورسٹی
اچھا ٹھیک ٹھیک ہے
ہاں ہاں شکر الحمد للہ ٹھیک اچ اچ آپشن آئی ہے وہ بھی ٹھیک ہے اچھے سے آپ بتائیے بچے کتنے بجے آتے ہیں
وہ آئیں گے لگ بھگ تین بجے تک
اچھا اچھا خود ہی آتے ہے کہ وان وغیرہ ہے
نہیں ان کو بابا لاتے ہیں نا
اچھا اچھا اچھا اچھا
کتنے بجے پہنچتے ہیں گھر
عائشہ پہنچتی ہے لگ بھگ دو پچیس آج اس کا آف تھا
اچھا اچھا ٹھیک
پی ٹی ایم تھا
ایمان گئی ہیں
ہاں وہ پہنچتی ہے لگ بھگ چار بجے
اچھا اس کو مطلب راستے میں گاڑی میں ٹائم لگتا ہوگا
نہیں وہ لیٹ ہی نکلتی ہے نا ان کو تین سواتین چھٹیں لگ بھگ تین سواتین
و
کیونکہ ا وہ ہے نا وہ
ہاں فرسٹ میں ہے نا فرسٹ میں جزا بھی ہے نا یہ جزا کو پونے تین ہی چھٹی ہے
ہے گاڑی
ابو سفیان کو ہیں سوا دو بجے ہی چھٹی مگر اب ان کو ایک ساتھ لانا پڑتا ہے نا تو پھر ویٹ کرتے ہیں پھر ادھر ہی وہ ڈھائی بجے جاتے ہیں تو تب تک میم اس کو کوودری پکڑتی ہے نا ہاں تو ڈھائی بجے ان کا باابا جاتا ہے تو پونے تین تک پھر جزا کی چھٹی ہوتی ہے تب تک وہ جھولے وولے پہ چڑتا ہے کھیلتا ہے تو پک لاتا ہے دونوں کو ہاں اب ان کو بھی پاتا ہے نا ان کا بابا آتا ہے لگ بھگ پونی تین تین تک
اور وہ ٹھیک ہے جیجو ٹھیک ہے آج گھر
جی جی ال نہیں نہیں وہ باہر گئے تھے ابھی آئے تھے اب پھر سے نکلے کام تھا
آٹھ
اور اجاز سب ٹھیک ہے
ٹھیک شکر الحمد ل اللہ وہ بھی ھیک ہےھ ا صحت سب ٹھیک
اور ممی ادھر ٹھیک ہے
ٹھیک
اب جانا ہے گھر کہ نہیں ادھر ہی بیٹھنا ہے
ابھی دیکھیں گے
اچھا ابھی بیٹھنا ہے ہاں ند دیکھ میں فائدہ ہے
ہوں
یہ سوچ گھر جاؤں گی تو کیا کروں گی کتنی دیر کپڑے رکھوں گی ہ
ہ مجھے بھی تو اٹھانے پڑتے ہیں کپڑے یونیفارم
مگر آپ اگر بھول بھی جاؤ گی کوئی چیز تو جا سکتی ہو نا اور لا سکتی ہو یا بول سکتی توں کسی کوولؤ میں بھی بول سکتی ہوں بشار صاحب کو مجھے لانا یہ وہ چیز میں بھول گئی ہوں مگر اگر ایک رات کے لیے بھی جاؤں تو پھر اٹھانی پڑتی ہے نا چیزیں کپڑے بچوں کے اب اگر اسکول کی پلاننگ ہو تو وہ بہت لمبی ہے پھر وہ تو مشکل ہی ہے نا ہ ہ ہی نہیں اب سمر بریک ہو جائے گی نا پھر پھر ہم جائیں گے دیدی بھی آئے گی اور میں اب ہاں وہاں پہ کچھ کلر ولر کرنا ہے بیا کی شادی ہوگی نا آپ ہ اسی لیے اپ بیا کل ک رہے نا فون کرا تھا نہیں وہ بول رہے ہو اکٹوبر میں ایسے ڈیٹ نہیں کیا فکس نہیں کیا تو ہم ان کو بول رہے تھے تو اسی جون جولائی میں ہی کریں گے توے تو وہ مانتے نہیں ہیں ان کی ماں بیمار تھی وہ ایڈمٹ تھی ہاسپٹل ل میں پرسوں تکا تو اب وہ ڈسچارج ہو گئی وہاں وہ تو پتا ہی ہے ان کو وہاں بار بار بولتے ہیں ان کو مجبوری ہے مجبوری کی وجہ سے ہی شادی کی ممی بھی بیمار رہتی ہے تو انہوں نے بولا ہماری بھی مجبوری ہے ہاں
امد ہے پوفی کی صحت بھی ٹھیک
ہاں اب وہ بول رہے ہیں ہماری ماں بھی بیمار ہے ہمیں بھی مجبوری ہے اب کیا زیادہ بھی مت کر سکتے ہیں ہاں ہاں وہی وہ بول رہے اکٹوبر میں اس شادی ہے تو پندرہ دن کے بعد اس کی شادی کے بعد پندرہ دن کے بعد ہم کریں گے کی شادی کیونکہ ماں کو اکیلے نہیں رکھ سکتے گے گھر میں بہت بیمار ہے اب ہر کسی کی مجبور پوری
ہاں وہ لیے سمجھنا تو پڑتا ہے اب اتنے مہنے ایک دو مہنے اور ہ
نہیں یہ ٹھیک نہیں وہ نہیں تو اب ہم بھی سوچ رہے ہیں کئی بڑی مشکل سے رشتہ مل گیا
اب چپ ہی کر کے بیٹھے وہ اگر بھابی ٹھیک ہے فون وغیرہ کرتی ہے
ہاں ہاں کرتی ہیں وہ
ایک بار بچوں سے بھی ملی تھی
اچھا اچھا سائرہ کیا بولتی ہے اس بارے میں
یہ خوش ہیں بولتی نہیں مما کب آئے گ گھر
اچھا اچھا اچھا اصل میں لیا ہے نہ زیادہ اچھا اچھا اس نے زیادہ آ سٹرس
ہاں اس نے بھی بولا یہ جو ‌ نئی مما ہیں نا اس کی بولا مجھے لگا ہے سائرا نے زیادہ اسٹریس ل وہ مطلب ایکچولی وہ بڑی ہے نا اس سے تھوڑی بڑی ہے نا وہ تو وہ سوچتے اس کو پتا ہے سب کچھ کہ میری ماں کو کیا ہوا ہے تو اب
اب کوئی بچہ ہوتا ہے نا سینسیٹیو وہ ابزرو کرتا ہے کوئی بچہ نہیں ابزرو کرتا کرتا ہے وہی چیز ہے کوئی بچہ کھیل کھیل مست ہوتا ہے شکر ہے پھر بھی افی تھی آپ تھے
ہاں میں زیادہ ان کو پوفی کی وجہ سے مطلب بہت نا بہت ہاں میں نہیں چھو گیا اگر وہ نہیں ہو نا ان کی نانی دادی نہیں ہوتی تو بہت مشکل ہوتا کیونکہ نانی حال کی سائڈ سے بھی مت تھا ان کو کوئی
تھکی ہاں وہی بھی
چاروں کے ساتھ بہت برا ہو
اللہ تعالی رحم کرے کیا کر سکتے
چلو شکر اللہ کا اس میں بھی
ہوں
کیا کر سکتے ہیں اللہ کی مرضی ہے
د ہوتا ہے دیدی کے پاس ہی
ہوں ہ ابھی ہے نا ادھر ہی کل آئی تھی نا دیدی ادھر تو اس کو لایا تھا ساتھ وہ اپنے کو نا بابا کو بھیا کو نا وہ اس کو ماموں بولتا ہے وہ کہاں اپ اس کو بابا بولتا ہے پہلے بابا بولتا تھا اب ماموں ماموں
اٹیچمنٹ ورننا تھی نا اس کو اس کے ساتھ کافی جب اچھا اچھا مگر ماموں بولتا تھا ماموں والی اچھا
ہی اٹیچمنٹ ہے پہے وہ اس کو بابا بابا بولتا ت تھا لیکن آپ نے اب ہمیں مطلب اب ہمیں بھی سمجھ میں آ رہا ہے نا وہ فون پہ بھی اس کو بولتا ہے ب ماموں م ہموں اس کم ایشکیم ماں ہ ہاں ایسا لگتا ہے وہ اس ابیا بھی مطلب ڈرنے لگا اگر اوور ٹائم ہو گیا تو یہ میرے پاس
نہیں آئے گا ہاں وہ تو ہے ہی امد کچ امد آیا ہی چھوڑے چھوڑتا تو دیدی پکڑ لیتی آرام سے
اگر یہ مت د گات تو
اب اٹیچمنٹ ہو گئی نا ان کو بھی بہت
بہت بہت سب کے ساتھ خالی دیدی کے ساتھ نہیں جیجو اس کو اتنا پیار کرتا ہے جیجو وہاں ہاں ممی وہ بہت ممی کے پاس وہ رہتا دیدی کہیں جاتی ہے تو وہ خالی ممی کے پاس رہتی
ہی ہ
ہ اور آئدہ وائدہ ہے نا ادھر بچے ہیں ان کے ساتھ بھی اس کو بہت لگاؤ ہے بہت
چلو اچھا اور باقی سب ٹھیک یہی بات تو اس میں دی تھی نینا بابی کی اس نے یہ قسمت کی بات تھی وہ یہی یہ وہ جنت یہی پڑ پا لیتی
ہوں یہ آ یہ سوچ سوچ چ میں سمجھ ہو ن فرق ہوتا ہے اس کو لگتا ہے ابھی بھی جی شاید اگر میں ان کہ سر پہ ہاتھ رکھوں تو شاید میرا کچھ چھین لے گا مجھ سے یہ میرا ہی چھینے گا اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ میں مت انہیں کی وجہ سے کھاؤ ں گی علامت مجھے ان کی وجہ سے کچھ زیادہ دے گا اور آپ اپ اس کی بات چھوڑو وہ تو چاچی ہیں چائے چاپ جب ایسا ہے تو چی کو کیا بولیں گے
ہ مین آ مین آ مین ہاں سب م میں اچھے برے کی اچھے برے کی ہاں فرق ان کو پتہ چ چلے ہوٹ کیا کر رہے ہیں بلکہ وہ ہم سے بھی ناراض ہیں کہ آپ لوگ اس کے ساتھ ہو میرے ساتھ نہیں ہے
چھوٹے بچے ہیں تو کرنا پڑتا ہے
شاید ان کو چھوڑنا تھا نہیں ہمارے لیے تو دونوں ایک جیسے تھے مگر تپ اسی کا ساتھ دینا تھا تھانا
کیونکہ بچے چھوٹے تھے
بچے چھوٹے تھے اگر اس کا ساتھ نہیں دیتے تو آپ کو پت ہی ہے نا وہ پاگل ہو جاتا کیونکہ اس کے پاس اور کوئی نہیں تھا چھوٹے بچے تھے مصیبت آ گئی تھی اس کے یہاں پہ اس کے گھر پہ کیا ہوا تھا مگر وہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں چلو اللہ سب ٹھیک ہ سب کچھ ٹھیک ہوگا اس میں آئے ان شاء اللہ ان کو بھی سمجھ آئے گا ایک دن اور سنا
چلو دعا کرنا ہمارے لیے
آپ بھی کرنا ہاں گھر میں سلام بولنا
پیار دین لا کے
ہاں آ ا بھی ہاں اللہ حافظ ہاں
اوکےک